وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں کیسی ہیں
الحمد للہ
اور سنائیں کیا کر
یار پولوشن کا کتنا بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں
بہت زیادہ پالیشن کے تو آپ پوچھو ہی مت
ہر جگہ گندگی لوگ کوڑا پھینک دیتے ہیں
یہ تو بس یہ اپنا گھر صاف کر کے باہر آنگن میں ڈال دیا کسی کے گھر کے پاس ڈال دیا کتنا بھی مطلب اتنی صفائی کا دھیان رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ
ہاں بلکل جہاں دیکھو وہاں دھول گندگی لوگ ڈال دیتے ہیں آگے جا کے یہ مزید بنتا جائے گا
اسی یہی تو اسی گندی کی وجہ سے ہی تو دقتیں آ رہی ہیں یہ جو مچھر ہے گرمی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ ہم اپنے آس پاس کی تو صفائی کر لیتے ہیں لیکن کوڑا ادھر ادھر خ ہو تو ہم صاف کرتے ہی نہیں ہیں ہو گندے بن کے پھر ہمارے پاس آ آ سارے
بیماری خاصی
ہاں جی
بیماریاں
آپریشن بڑھ رہا ہے نا تو اسی کی وجہ سے لو بیچ چل رہی ہے گندگی بھی ہو رہی ہے اور کیسا کیسا دھواں ہے وہ سارا ہمارے اندر تو جا رہا ہے اسی سے بیماریاں ہو رہی ہیں
گائی آلوود کی
ہمم اور خود کو تم بچاؤ گے تو ک انسان کتنا ہی بچا لے گا ن انسان سوچتا ہے کہ ہم صاف سے صاف پانی پے پانی بھی سکتے اچھے سے اچھا اچھے سے اچھا کھا س سکتے ہیں لیکن باہر جا کے ہم جو نکل رہے ہیں باہر کے کی لو لگ رہی ہے اس کی ہوائیں لگ رہی ہیں وہ تو نہیں پتا نا وہ صاف ہے کیسی ہے آکسیجن جو لے رہے ہیں وہاں
بلکل
اچھی ہوا بھی ہمارے اندر جا رہی ہے گندی ہوا بھی جا رہی ہے
گاڑیوں کی وجہ سے بھی تھی کتنی زیادہ آلودگ بنتی جا رہی ہے فیکٹریوں کی وجہ سے جو دھول نکلتا ہے
ہاں سب سے زیادہ گندگی سب سے زیادہ آلودگی یہ گاڑیوں کی جو پالوشن وغیرہ ہو گیا ہے پیٹرول ڈیزل وغیرہ اس کا ہے جیسے باہر نکلو سب سے زیادہ اسی کا رہتا ہے
ہمارے معاشرم میں سب سے زیادہ تو اس لیے ہمیں درخت لگانے چاہیے لوگ اس چیز پر توجہ جی بلک
بی اگر تم درخت لگا لو گے پھر اس کانا پڑے گا نا دھیان رکھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے
ب
اپ کسی کو آپ پالو گے تو اس کی دیکھ ریکھ کرو گے اس کو پیار سے رکھو گے تو ہی تو وہ تمہارے لیے آگے جا کے کام کرے گا
بھائی تو ہمیں خود بھی تو اپنی ذمہ داریوں سمجھنی چاہیے لیکن آج کل لوگ سمجھتے کہاں ہیں
اگر آپ سوچو کہ بھائی ہمیں اچھا کھانا ملے ہانا ملے اچ اچھے کل ملا تو اس کے لیے ہمیں کام بھی تو کرنا پڑے گا اچھے درخت لگانے پڑیں گے ان کا دھیان رکھنا پڑے گا ٹائم ٹو ٹائم انہیں پانی دینا ٹھیک ہے پر ایسا ہم کریں
اگر جی اگر ہر شخص نا اپنی ذمہ داریوں پہ اچھے اپنے علاقوں کو اچھے سے صاف کرینا
جی جی جی
تو بہت صحیح ہے لیکن لوگ کہاں دیتے ہیں دھیان
نہیں وہ بس یہی اپنی ذمہ داری پوری کر لیں وہی بہت ہے اس سے زیادہ نہیں کر پاتے سب کی پریشانی پریشانیاں خود کو سامنا کرنی پڑ رہی ہیں
یار دیکھو نا پانی کی آلودگی بھی کتنی زیادہ خطرناک بنتی جا رہی ہے
ہاں
لوگ دریاؤں میں جاتے ہیں وہ گندا پانی وہاں پہ کوڑا بھی پھینک دیتے ہیں
ہاں کوڑا وہیں پانی پینے کے لیے آتا ہے
اور وہی پانی جانور جب پلت
ہاں جانور و کیے توچ اب وہ جان ہم کچھ بھی گھاس چارہ وارہ جو بھی ان چیزوں کو ان کو کھلاتے ہیں انیں سے ہمارا کھاد واد بنتی ہے ساری چیزیں انیں سے بنتی ہے لیکن وہ اچھی ہے بری وہ ہمیں نہیں پت نا ہمیں تو یہ پتہ ہے جو ہم اپ ہاں اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہم کر رہے ہیں صاف ستھرا وہ ہمیں پت ہے کہ ہاں یہ صاف ہے یہ ٹھیک ہے
نا پلاسٹک کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی تو
ہاں بہت بس اتہسی ہی برتنی چاہیے پر یہس کوئی برتتا ہی نہیں ہے ایک دن کر لیتے ہیں دو دن کر لیتے ہیں پھر وہی والا حال ہے
اس سے ماحول کتنا زیادہ خراب ہو رہا ہے
چ
اور یہ اور یہ جو پلاسٹک کا جی اور یہ جو پلاسٹک کا استعمال کرتے ہیں نا لوگ یہ آسانی سے یہ چھ نہیں ہو رہی اس چیز پر دھیان دینا چاہیے لوگوں کو
ج پلاسٹک کو تو بہت ٹائم سے بول دیا تھا کہ کس کو بین کر دیں گے ہاں کیونکہ اس سے پریشان ہو رہی ہے اور بیچ میں کافی ٹائم پہلے بیچ میں بند بھی ہو گیا تھے یہ پالی بیگ وغیرہ کا پلاسٹک وغیرہ کا لیکن پھر وہ یہ یوز ہونے لگی
پھر بائیے جی ہاں لوگوں کو صفائی پر بارے میں ہم ہم اتنا تو کر سکتے آگاں کر سکیں ان چیزوں پر
جی
مطگر ہر ان چیز لوگوں کو بچائے ادا کرے انہیں وہ چیز کافی حد تک روک لگ سکتی ہے
ہاں ہاں
جی
لیکن ہم اگر کسی ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں ڈبیٹ کے کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر کے تو کافی لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں باتوں کو کافی لوگ ہوتے جو نہیں سمجھ پاتے یا سمجھ بھی جاتے دن تو بچاروں کا ٹائم نہیں ہوتا ہے مینج کرنے کا ان چیزوں کو مطلب اپنے ساتھ اپنی لائف میں فالو کرنے کا کہ بھائی ہم روزمرہ کی زندگی میں سے جوڑے ہی نا
ہاں اور خ ذمہ داریوں اوکے اچھا
ہاں بس اگر آپ میں ہو گئی یا آپ ہو گئی ہم اپنی زنداری جی جی جی اب آپ ہی دیکھ اب آپ ہی دیکھ لو کہ گاؤں میں لوگ جانا پسند کیوں کرتے کیونکہ وہاں پہ صاف ہوا ہوتی ہے وہاں پہ ہ بہت اچھی ہوتی ہے
کے کرم سے ہمارا علاقہ خیر ستھرا رہتا ہے اور میں اپنی ذمہ دارییا اچھا تو پورورت
ہاں تو بس یہی ہے کہ دیکھو ہم گندگی نہیں کریں گے تو ہم سامنے والے کو بھی یہی چلاحد ہنے کہ بھائی آپ بھی نہ کرو ہم اسے ہی سمجھائیں گے
بچوں اور بوڑھوں کے لیے تو بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے
ہاں کیونک انہیں زیادہ دقت ہوتی ہے بچہ تو ایسا ہوتا نا کسی بھی چیز پہ ترنت ہاتھ لگا دیتا ہے
ڑ بوڑھوں کو تو اس پرم ہے کہ بیماریاں بن جاتی میں دقتیں ہوتی ہیں
ہاں بچوں بوڑھوں بھوں کو کیا ہمیں ہی دقت ہو جاتی ہے یہ بھی تھوڑا سا آپ زیادہ پ اسٹیشن وغیرہ نک ج تو پھر ہمیں دقتیں ہونے لگتی ہیں کیونکہ اس میں اب عمر کا کوئی نہیں رہا ہو اس میں تو صرف یہ ہو گیا نا کہ ب کھلائی پلائی ٹھیک نہیں ہے ہوا کا رخ ٹھیک نہیں ہے تازگی کسی چیز سب کچھ ویسی ہے
تازی تازی ہوا تو ملنا تو بہت دور کی بات ہے اچ چھیز ہے
یں گ تو
جی اپرچنڈا پل گ
ہاں جی
ہوں پولوشن بہت زیاد مس لبن گ
ابھی اسکولوں میں بچوں کو اویئر کرنے کے لیے وہی پوسٹر وغیرہ دیے جاتے ہیں ہے نا مضمون لکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں کہ بائی تم کیسے کر سکتے ہو ان چیزوں کو چینج اپنی الفاظ میں بتاؤ اوئرنیس ہو اپنے الفاظ میں لکھو آپ نئے آس پاس میں تم کیا دیکھ رہے اس چیز کو کم کر سکتے ہو یہ بتاؤ تو یہ بچہ اپنا جتنا بھی اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ سب لکھتا ہے اس مضمونے میں
پالی بگس یوز نہ کرو صاف پانی جیو
ہ ا ب وہی تو وہی ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی دھوپ من جاتے ہو باہر دھیان سے جایا کرو اپنا گھر میں جتنی بار آتے ہو اتنی بار ہاتھ دھیا کرو کیٹاو ہو جاں تووں پہ لگ جاتے ہیں پر بچہ بھی کہاں تک فالو کرے گا کیوںک کہ جب تک ہم ہی خود اپنی لائف میں سے نہیں لائیں گے نا اپنی زندگی سے نہیں جوڑیں گے تو بس
اپنے بیسکلی ہر ہر شخص تو نہا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے پلیوشن کے اوپر غور کرنا چاہیئے
ہاں جی اور اس چیز کے پرتی تو مطلب جو ہماری ٹیچرز ہو گئی ہیں وہ بھی کافی مطلب سمجھدار ہو گئی ہیں وہ بھی بچ کو سمجھاتی نہیں ہے وہ بھی اس چیز کا زیادہ گیان دیتی ہے
اپنے گھروں کی صفائی علاقے کی صفائی اس چیز کے لیے ہمیں پرسنلی لوگوں سے بات کرنی چاہیے
پرسنلی کرنی چاہیے اور جتنا ہو سکے مطلب سوشل میڈیا پہ دکھاؤ کیونکہ آج کل تو جتنا جلدی انسان سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہوتا ہے
یہ تو ہے خیر صاف صفائی اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہمل کرنی چاہیے